ہ ہاں گیا ا تھا بول رہے تو کہ یہاں پر سب کوئی رہتا ہے تو من لگتا تا گاؤں میں تو جانتے نہیں ہیں کھر بھی شادی ودی رہتا ہے تو اس بار شادی ودی تھا تو سب بول رہی تھی پانے کے لیے کہ کبھی نہیں آتی ہے یہ ہ ان لوگ کو لگتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے نہیں آتے تو لیکن کسی کو جان نہیں نا ہے تو عجیب لگتا ہے جانے میں
بہان کے ل لو
ہاں ہو تو ہے
تم پہلا ایسا انسانوں کی ددیال کے لوگ کو جانتے نہیں ہے تم پہلا ایسا انسان چانوں کی ددیال
مطلب کہ جان جانتے وہ لوگ میں سب کچھ آتا ہے نام ہم جانتے ہیں مطلب کہ دیکھے ہوئے ہیں لیکن اتنا فری فرینڈلی رہتا ہے نا وہ وہ نہیں ہے کبھی جاتے ہوتے نہیں ہے
ہ
اتنا نہ
م نے بس یہاں رہتی ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے
سے بھی نہیں رہتے ہیں نا سروز سے ہی وہیں پہ آتے ہیں کچھ مطلب کہ نرسری میں تھے تب یہاں پہ پڑھے تھے ایک دو سال اس کے بعد چلے ہی گئے
ک نا تو بھائی جان سب نہیں بانڈری سے بار ایک بغل میں کھیلتے بھی تھے کسی کے ساتھ تو مار کے لے آتے تھے مطلب کہ اتناھر ادھر ادھر نہیں جانے
ہوں مرسد
اب تو وغہ ہوگا تب تو عجیب ہی لگتا پھر بھی اس بار تو گیا ہے شادی تھا تو گیا ہے
سب لوگ بول رہی تھی کہ کیسے کیسے آ گئی ہے
ہاں سو
ہ ہو
اور اب ن بن سب بڑی ہوتی ہے پہلے تو چھوٹے چ اکیلے جانے میں عجیب لگتی وہ لوگ کے ساتھ
ہاں اب چلی جاتی ہوگی بہن کو لے کر
ہاں اس بار تو تھے تو پکڑا گئے ہیں جانا پڑتا
ا پتاہ نہیں کیوں نہیں ہم کو ایسے بھی کہیں نہا جانا پسند نہیں ہے مطلب کہ عجیب لگتا ہے بہ ٹائپ اور وہاں پہ رہتا ہے نا تو وہاں پہ رہتا ہے شادی ودی تو چلے جاتے ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جا کے کھا کے
وہاں شہر ہے الگ ٹائپ کیا ہے یہاں گاؤں ہے گ گاؤں میں گاؤں ٹائپ کا رہتا ہے اس لیے شہر میں کوئی کس سے نہیں پوچھتا ہے یہاں گاؤں ہے تو پوچھے گا ہی
اور کچھ بھی رہتا ہے نا برتھ ڈے ور ڈے یا پھر کسیے کا میں پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کیوں جانا
ہوں
لیکن جس کے یہاں اگر مطلب کہ آتی ہے تو اس کے یہاں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہم اتا جاتے ہیں
چ ہاں اوررشا پتا
ہم کو ہم کو تیار ہو کے جے میں بہت دقت گلجھن لگتا ہے آؤ تو کپڑا دھو پھر تیار ہو
ہ ہم کو بھی تیار ہونے نا بہت تھی مطلب کہ کیا بولے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اپنے ہی گھر میں فنکشن تھا تو تو بول رہا تھا کہ یہ پہننے کے لیے وہ پہننے کے لیے وہ عجیب ہی لگ رہا تھا کیا تیاری
کپڑا دھو لیتے ہے خود
ہیں کبھی
ہمم
میری تو یہاں پہ بھابھی بڑی امی دھوتی ہے وہاں پہ امی دھوتی ہے اور جو جو چھپا رکھے رہتے ہے وہ خود سے دھونا پڑتا ہے
چھپا کے کیوں رکھتی ہو
ارے کبھی پہن کے آتے نا تو چھوڑ دیتے ادھر ہی مطلب کہ اندر میں ڈرال میں رکھ دیتے سب کو لے کے بس وہ دھیان میں آتا نہیں ہے اور بعد میں بات سننے کے لیے ہم نکالتے نہیں ہیں جب میرے پاس ایک بھی کپڑا نہیں رہتا پ نہ پہننے کے لیے تھے ایک بار سب کپڑا کو دھوتے ٹھنڈا کے دن میں یہی ہوا تھا پورا باپ رے دس پندرہ گو پورا بیٹھ کے دھوئے تھے
ہاں
ہاتھ لال کر لیے تھے اپنا ویسے تو امید ہوتی ہے لیکن اوپر میں آنٹی ہے نا تو وہ کچھ بھی بولے گی خود سے کپڑا دھونا چاہیے کم سے کم خود کا کپڑا خود سے تو بول اوپر میں آنٹی رہتی ہے میرے تو بول رہی تھی کہ خود سے کپڑا دھونا چاہیے ہم تو ہم ان کا بات تو نہیں ایسے ہی ہم مطلب جب م کرتے دھو لیتے تو وہی دیکھی تو بول رہی تھی اچھا مسکان آپ اب مطلب کہ اپنا کپڑا دھوتی ہے خود سے
ہمم ہاں
نہیں چار پانچ دن ہو جاتا ہے نا تو ایک بار دھولے دھولیتے ہے خود سے نہیں تو امی غصہ میں لیکن یہاں پہ آئے ہیں تو ایسے تو بھابھی جان تو دھو رہی تھی پھر بڑی امی دھو رہی تھی لیکن ادھر ہم خود سے کپڑا دھو رہے
آواز نہیں آ رہا ہے کیا بول رہی ہے
بھابھی جان کا نام لیے بھابھی جان فون کر رہی ہے
ہلو
سر
آواز نہیں جا رہا ہے کیا
آ رہا ہے تم بولو نا
ہاں بولولے کہ ہم تو ہم لوگ تو یہیں پہ اپنے سے ک کپڑا دھونا مطلب کبھی اتار کے نہیں رکھتے ہیں دھو لو اپنے سے دھو سب کام ہم لوگ کرتے ہیں جھاڑو پوچھا وغیرہ سب
سے ہم خود سے دوورے کیونکہ ہم نہاتے لیٹ سے تم دھو لیتے ہیں
ہاں
ہم لوگ بھی اپنے کام کر لیتے ہیں خود سے نیا پرانا سب کپڑا اپنے دھونا ہوتا ہے سینا ہوتا ہے سب کچھ کرنا ہوتا ہے ا بھی بھی ہوتی ہے بس ایں ملتی ہے ہم لوگ کھنگارتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ یہ بہت بہت کپڑا ہو جاتا بت فیم ہے نا جس پ ادر کوئی نہیں ہے اپنے بھائی بہن ہے تو کپڑا ہو جاتا بہت ہوں
جیسے کہ میں بھائی تو باہر آتا ہے پھر ہم لوگ رہتے ہیں تو ہم امی تین ن ہ
اور سب بتا سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
آم کھائیے کہ نہیں ابھی تک
ہم اتنا آم نہیں کھاتے ہیں کھائے تھے کل کھائے تھ وہ
ایک بار میں
وہ بھی آپ خود سے نہیں کھاتے امی کاٹ کے دی تھی تو آئے تو نہیں تو وہ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہاں کئیں گے پت نہیں انا ایسا رہتا نا کہ آم کھاتا ہے بہت پسند ہے کھاتا رہتا ہے دس بار بول نہیں دئی
کیا
وہی دس بار بولے گی نہیں جب تک تب تک نہیں آ وہی جب آم ختم ہو جاتا ہے نا تب کھانے کا من کرتا ہے
ہاں بت
ابھی تو پک رہا ہے ابھی ابھی نہیں پکا ہے مطلب کہ پیڑ پر سے گرتا ہے وہ اور جو توڑ کے کچھ رکھایا ہوا ہے نا وہ ابھی نہیں پکا ہوا ہے
ا ل ج کھائیے کہ نہیں وہول سارا
ہاں لچی تو کائ لچی تو ختم ہو گیا وپاری بھی تر کے لی
میرے چھوٹے بھائی جان جو ہے نا آ یہ نا گاچھی میں نا کس کسی اور کا کسی اور کا بوتل پانی کا رکھا ہوا تھا تھاج بولا رکھا ہوا ہے ا چھٹک جا کے اس کو اٹھا کے لے آ ت تھااں اا اور وہ اور ہم اس سے چھین کے رکھے ہم جھولا ہی پھٹ گیا بہت بدماس ہے بہت زیادہ بدماس ہے ہم کو ڈنٹا ہم کو ہممی کو ڈنٹا دکھا رہا ہے مارنے کا ہاتھ میں ہاں
ہچ مطلب جب سکون ملتا ہوگا
ہاں گاھھی ہے نا تو یہاں سے وہاں تو گاچ ہی نہیں مطلب کہ اور کسی کا بھی ہے
گرمی تو نہیں اتنا محسوس ہوتا توٹھال اٹھا لو اکیلا چل جاتی ہے گاچھی میں
نہیں اور ہے میری چھوٹی بہن ہے کہانچے گر گیا
ہوں اور سب بتاؤ ہم لوگ کو تو خود ہی کھانا بنانا کھاؤ کہ ہو کھلاؤ ہم لوگ کو خود ہی کرنا پڑتا
اتائےے کا
ہاں
ہاں بولو
ہم لوگ خود ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ کام
ہاں تو میری بھی امی نہیں رہتی ہے نا تو خود سے ہی ت آج نہیں رہتا ت کر لیتے ہیں ہم سب کام ایک دم لگتا ہے کہ ہاں کرنا ہے اوری امی رہتی ہے تو ت نہیں کیوں نہیں مین بات تو آ بھی بولتی نہیں کر تھینک یو
ہاں
اور وہ چاہتی ہے کیا کہ بنا بولے کرے
تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور وہی اپنے من سے کچھ کر دیا نا پوچھا چ بھی لگا دیے تو خوش ہو جاتی ہے
اس۔۔